خس
ہلو
اس سلام وعلیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام شکر اللہ تالی آپ سناؤ
ہو
ہلو ہلو آپ کیسیے ہو
ہلو
میں نے کہا آپ کیسی ہو
ہلو
میں نے بولا آپ کیا
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ کیسی ہو گھر پہ سب کیسے ہیں
سب ٹھیک آپ کے یہاں سب کیسے ہیں شکر اللہ کا
شکر شکر اللہ کا آپ کی بضی ٹھیک ہے اس کو فرق ہو گئی
ہاں فرق ہی ہے آج ٹھیک ہے ہاں ہو گئی تھوڑی سی
چلو شکر اللہ کا اس کو لیکن بیچاری کو کتنا عذاب تھا
آج اس کو تو ا بھی بہت فرق آئی ہے آج اس کو اسکن آئی ہے اس میں بہت
مجھے بولو بات ہے مطلب وہ اگر گئی نا پریس کے پاس اس نے پھر خود لگایا ہے وہ ٹانگ کو
نہیں دیکھو وہ پریس کے پاس گئی نا الیاس آیا ادھر سے اس نے بولا کہ یہ لو یہ لاسٹ کی اس نے ٹرن کیا نا اس کو بت لگ گیا اس نے ٹرن کی نا بوللا ایک پ گیر گیا اس کو پیر سے ہو گیا تھوڑا تو
اچھا چلو ابا ر خیاج
ہاں آج فرق ہے شکر اللہ کا بہت
چلو پھر تو ٹھیک اور گھر والے سب ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہے
شکر اللہ کاف صب
وہ پھر شکر اللہ کا وہ پھر تب سے ٹھیک ہی تھے پاپا
ہاں مطلب بیچ بیچ پہ آتا ہے نا ٹینشن ہو جاتا ہے ان کو چکر آتا ہے ڈاکٹر نے کہا ان کو ٹینشن نہیں رکھنا
اچھا اچھا وہ تو ہوتا ہے کبھی کبھار آج ٹینشن کے بغیر کون ہے
بولا نا میں نے ابائی بھی بول رہا تھا میں کام کروں گا میں ڈھونڈوں گا کہیں پہ جاب یا کروں گا یا لاؤں گا بائک ہی اپنے پیسوں سے تو میں بھی کروں گا کہیں پہ کام میں نے بولا چلو شکر ہے
اس کو بھی سمجھ آیا ہوگا
اور کیا پاپا کو ہے نا آج بہت زیادہ ٹشن اس نے بولا کہ اب میں نہیں کر پاؤں گا زیادہ میرے پ اتنی امید مت رکھنا پھر اس دن ہم نے سب نے رویا بھائی کو بھی تھوڑا احساس ہو گیا اب جاب ڈھونڈ رہا ہے دو تین جہوں پہ پل یہ کیا ہے
ہوں ہوں
آپ دیکھیں گے
ہوں ہوں
آپ بھیجیے گا جو آپ تو نکلے گا پھر وہ بھی انشاء اللہ
لیکن صحیح بات بھی ہے نا مطلب اب آپ سے بڑا ہے نا وہ
دو سال تین سال
کرنا کرنا تو اس کو بھی ہے مطلب پاپ بیےچارا کتنا کرے گا
اور کیا پاپا کو پتا ہے کتنا پریشر ہے کام کا قرآن کے وہ ابھی کام بالکل بھی نہیں آتا وہ سب کو بولتا ہے میں ابھی بیٹی کے ہی کپڑے بنا رہا ہوں نے بھی بولا بہت اچھا کیا پھر اگر سیزن بھی آئے گا تو اس کا پریشر نہیں بنے گا تو آپ بناتے جاؤ اس کے لیے پھر میں نے بھی مجھے بولا بولا میں بولا میں بھی بناؤں گا آپ کے لیے اس کے ساتھ ہماری ہے نا گارو لیٹرو ہے تو پھر اس نے بولا میں بھی بناؤں گا میں نے بولا ٹھیک ہے
چلو اچھی بات ہے چلو آپ کا ہی ویسے بھی اس مارکیٹ میں اس کے لیے پیسے تو دے نہیں تھے
ہاں
اپ گھر بیٹھیے اگر وہی کام اسی کو پیسے دینے تھے نا اور آپ کہاں سے ل دی
ہاں اور کیا
ہے نا چلو اب اچھا کیا اس نے
ہاں اب شکر کوا کوئی کوئی خریداراتے لائ کے ایک دو جیسے پہلے سیزن تو ویسے نہیں ہے لیکن جب اس ایک دو ہی آتے ہیں
میں نے کہا چلو آپ اس نے بھی اچھا ہی کیا اس نے پہلے آپ کا ہی بنایا
ہاں ہ کیاا
اس کو ویسے بھی اس کے لیے پیسے دینے تھے اچھا کیا آپ کا اور وہ بہت اچھا بناتا ہے مطلب اگر کسی کو سمجھ آئے گا نا وہ کتنا اچھا بناتا ہے
ساس آیا اس م میں ہاتھ وہ س آب لوگ اس کو بولتے ہیں وہ دل سے بناتا ہے جس کا بھی بنا ہے ن سو کو دل سے بناتا ہے
ہاں وہی نا اب سب کو سمجھ نہیں آتا ہے کیا
ہ ا کیا
وہ مسئلہ ہے ہے نا
ہ اور بتاؤ آپ
چلو پھر آپ کو کتنا کتنے میں ڈالا اس نے کتنے مرچلا لگایا اس نے کتنے ہو گئے آپ کے کمپلیٹ
خود لگاتا ہوں مجھے کیا پیسوں کو کرنا
نہیں نہیں پیسوں کا میں نہیں بول رہی ہوں میں پیسوں کا نہیں بول رہی ہوں ہےاں
تو کتنے تولا لگایا
کتنے سوٹ میں لگایا
اچھا سوٹ ایک لگایا دو فرن میں اور لگایا سوٹ ایک میں ہو گئے تین اور لگایا شال اور لگایا شال دو میں نا اور سٹ ان کو بھی لگانے ہے نا
میں نے کہاں فرن ہو گیا
ہاں فرن ہو گیا وہ ایک تھا نارمل اور ایک تھا ن اور اس نے کل ہی بولا آیا
میں نے کہا میں نے سوچا مجھے دکھایا نہیں اب تو ہر ایک چیز دکھاتی ہو آج فرن کیوں نہیں دکھائےائے میں نے کہا میں سوچ رہی تھی آپ ہر ایک چیز دکھاتی تھی آج
ہ نہیں وہ اس نے کل ہی لایا نا میں نے صبح انفیکٹ خود دیکھا
چلو اچھی بات ہے پہلے کیا لگاتا ہوں آپ نے وہ آپ نے وہ ہاتھ وال نے لگایا یا میں
نہیں میں ہمیشہ ب زیادہ لگاتے ہاتھ والا مہنگا ہوتا ہے اور وہ لگتا بھی نہیں ہے لگا کے ہے مشین والے میں کبھی شائن وائن ہوتی ہے
اور کیا کرنا مطلب ہاتھ والے کو اتنا مہنگا کیا کرنا ہے اس کا پھر
ورنہ پاپا کا دو لگاجھتا ناپا بولوں گی گان مسئلہ بہت مہنگا بولے گاے میں پاپا کو یہ سے بو س لگاؤں گی م ہی مجھے پسند بھی ہے خود کو مشین والا ہی
وہ نا آپ نے اچھا کیا ہے لیکن
میں نے خود ابھی دیکھا قرآن کی قسم جب میں ابھی اتری نا جب آپ سے بات کر رہی تھی اس کے بعد ہی میں نے دیکھا نیچے پھر ماما نے بولا ان کو اوپر چڑھو ان کو بیگس والے اچھے سے رکھو بیگس میں جب ٹائم پہنچے گا تو پھر کیسکو کرواینگے انفیکٹ پاپا کہ رہا تھا ایک ایک سوٹ ٹیلر کو ڈالو ویسے وہ سلائی زیادہ لیتے ہیں ایسے ان کو بولا دعوت کے جانا ہے وہ یہ تو سلائی کم ہوگی پھر ماما نے کہا نہیں کبھی ویٹ گین ہوتا ہے کبھی ویٹ لوس ہوتا ہے
کبھی پتا نہیں آپ کی فٹنگ کبھی پتا نہیں آپ کی فٹنگ کیا رہیں گی اور ہاں میری ایک ب میری ایک بات ماننا
ہاں
سارے نہیں بنوانا
ساری بننا
سارے نہیں بنوا
اچ ساری ن نہیں بنان
نہیں
ہوں
کیونکہ شادی کے بعد تو بہت ساری چینزز آتی اور ڈیزائن بھی بدلتا ہے
میری دی کو آئی بت چینج وہ پہلے جیسی تھی نا اب وہ ویسی نہیں ہے اب ہو رہی ہے ویسے لیکن ٹائم لگ رہا ہے لیکن اس کو جو کپڑے ہیں نا وہ اتنے لوز ہوتے ہیں شادی والے کیونکہ وہ بہت موت تھی لیکن پھر ڈلیوری کے بعد اس میں بہت چینج آئی لیکن اس نے ایک چیز اچھا کیا اس نے نہیں سوٹس کے ساتھ کچھ کیا نے پانچ دس ریڈی میڈ ہی لاے وہ دبل اکس ال ٹرپل
وہ وہ پتلی ہوئی ہے کوئی موٹا ہوتا ہے
وہ بہت پتلی ہو گئی پھر اس کو وہ والے سوٹ تھے نا اوپر سے وہ ہیوی والے تھے مہنگے والے پھر اس نے کیا کام اس اس میں وہ والے ہی لائے ریڈی میڈ میں ہی پانچ چھے لوگو ہی لگا تی تھی وہ اس کو سانس نہیں دیتی اس کے علاوہ کچھ وہ بولتی تھی یہ گاؤں ہیں یہاں نظر لگتی کیونکہ وہ یہ تو
لیکن اچھا کیا ہے اسی نے عکل مندی اسی نے کی ہے
شلوار مطلب سمرض میں بھی وہ ویسے ہی رہتی تھی اندر سے کچھ نہیں خا لی اوپر سے فیرن ہوتا تھا
وہ کس کا فیرن لگاتی تھی پھر
خود کا نا اس کو تھے نا دو
اچھا اس نے مطلب وہ موٹر والے
ہاں اور کیا
اس کو پھر کاٹن کے بنوانے تھے اس میں تو انسان پھٹ جاتا
اس کو ساس نے بولا نہیں یہی والے لاگاؤ تو پھر وہ انہیں میں ہوتی تھی اس کتنی یہاں پہ آتی تھی نا وہ گھر پہ وہ لگاتی تھی یہاں پہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر وہ لانگ والے یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا سسر بھی دیار بھی
تو پھر اس میں کیا ہے ہمارے گھر میں پھر
اوپر سے پت ہے اس کا کیا سین ہے وہاں پہ اگر سوئی گ نا انسان اس کو سسرخاستی کر تا ہے کہ یہ کیا کمر ڈال کہ ہےر آس پھر سب پھر وہ سوتی ہی نہیں مطلب کیوں ایسے ہو سو کے پھر اس کو بولا اپنی سانس نے بولا یہ ایسے ہے تو یہ تھک جاتی ہے وہاں پہ ایسے نہیں ہوتا ہے سونا وونا یہی مجھے پھر وہ بولتی ہے نا بولتی ہے ایسے گھر پہ اپ چلتا ہے ڈانگے پھیلا کے بیٹھنا وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی سین میں ڈرتی ہوں ت آپ سے میں بولتی ہوں خدایا رحم مجھے نہیں کرنی اب
ارے نہیں یہاں تو نہیں ہے ایسا کچھ بھی مطلب یہاں آپ آپ کو نہیں لگتا اچھا چھوڑو سبقہ ک کو آپ کی ب بھی آئی یہ پھر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا
کو کوال نہیں ایسا پتہ ہی ہے نا ہمارا اور ان کا سین ڈفرنٹ ہے
اور کیا یہ گاؤں میں ہوتا ہے ایسا
ایسے وہاں پہ رکارتے ہیں کہاں اسٹی کہاں گاؤں
اچھا چلو ٹھیک ہے رکھ دی د ہوں میں